ہلو السلام علیکم
سلام کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں آپ سنائیے آپ خیریت
ہاں جی سب کہہ رہی ہے تھا آپ کے گھر سب ٹھیک
ہاں بس آپ کی دعائیں اللہ کا کرا میں سب ٹھیک ہے میں تو بس کھانا بنا رہی تھی
اچھا کیا بنا رہی ہو
ہاں میں تو سویابین کی سبزی بنا رہی ہوں دیکھو نا بچے اتنے مطلب وہ ہو چکے ہیں ان کو ہری سبزیاں پسند ہی نہیں آتی ہے
بالکل بالکل صحی کہہ رہے ہو آپ ہری سبزیاں کانا ہی نہیں چاہتے بچے بالکل
نہیں ان کو ان کو جنک فوڈ اور گندگی والا کھانا دے دو وہ تو وہ کھا لیں گے ٹھیک ہے اور ہاں وہی آپ ہری سبزیاں ان کو طریقے سے بنا کے دے رہے ہو ان کے کافی فائدے ہیں پر وہ نہیں کھائیں گے وہ
ھائیں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ تو بچوں کی بات ہمارا تو ہر
جی ہاں حقیقت ہے یہ بس میرے گھر میں بھی یہی ہے چلو میں تو کھا بھی لیتی ہوں میں جووہر بھی نہیں کھاتے ہیں
بالکلات شوہر ہاں بالکل ان کو بھی ایسے گول بول کے کھلانی پڑتی ہے
جی جی وہ کہتے ہیں دیکھو ہری سبزیاں ہمیں کھلا رہی ہو اس سے اچھا تمہیں کھاو ہمارے لیے تو کچھ اچھا سا بنا دو
بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ ہمارے تو اس دن کھانا اس طرح ہم نے بنا لیا کچھ لوکیاں توی تو وہ بن پی بات تو وہ گھر پ آئے گا ہی نہیں اگر وہ
ہاں ہاں حقیقت میں سے میرے سادھھی
کھانی ہی نہیں ہے
ساری سبزی
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کھانی ہی نہیں ہے ہمارے یہاں ہری سبزی کے نام پہ صرف ایک سبزی آتی ہے پالک وہ بھی اس
ہاں ہاں ہاں یہی ہمارے ساتھ ہے ہری سبزی کا نام جیسے لیتے ہیں نا تو مطلب ایسے بی پی س چڑھ جاتا ہے کہ کیا ہی بول دیا ہاں اگر میں کھلانا ہے تو پالک کھلا دو یا ساگ بنا کے کھلا دو بتوئے کا ساگ اس کے ساتھ مکا کی روٹی ت تو کھا لیں گے
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ ویسے نہیں بنتا ایسے بول دو ہو کہ لوکی کا لو توی سالو
نہیں نہیں بالکل نہیں وہ کھا ہی نہیں سکتے ہاں وہ آپ کی محنت بھی ضائیا جائے گی آپ اس میں تیل مسالے لگ لگاؤ گے آپ کا ٹائم لگے گا ن اس کی وہ اہمیت نہیں جی گے
اور پت پھر سوچتے ہیں کہ اکیلے کے لیے بھی کیا ہی بنائے خود کے لیے بھی پھر کیا الگ سے بنیں ہم
جی جی جی جی اور معاش اللہ ہری سبزی ا اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہمیں بہت ساری صحت کے مفید فراہم کراتی ہے وٹامنس دیتی ہے م آئرن فائبر ہمارے جسم کو تندرست نہیں وہ مدد کرتی ہے ہے نا اب یہ جو جنک فوڈ ہے یہ ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں کچھ بھی فائد نہیں دتا
کچھ بھی نہیں نقصان
یہ تو صرف ہمارا پیٹ خراب کرنے کے علاوہ ہمارے شریر میں بیماریاں پیدا کرنے کے علاوہ جنک فوڈ کچھ نہیں کرتے ہ
بالکل بالکل اور بچے مانتے کا ہے چیز کو اگر آپ ان کو پیسے بھی دو گے نا وہ سیدھا جنک فوڈ کی دکان پہ ہی جائ گ مووموس فاتر بھی
ہاں ہاں یہ آج کل موموز چل گئے پیزا چل گیا تو بچے ن پیسے لتے اس کی اور ہی بھاگتے ہیں
ج بالکل صحی کہہ رہے ہو آپ
ہاں اور آپ چاہو گے نا کہ آپ انہیں ہری سبزی اچھیے سے اچھی کر کے بنا کے دے دو کہ پنیر ڈال دو اس میں اچھی اچھی ہری سبزیاں ڈال دو جتنا بہتر طر ہو سکے اس کو وہ سواد سے نہیں کھائیں گے
بالکل ارے کھاتے بھی نہیں ہیں سوااد سے زبردستی بھی نہیں کاتے
یہی تو میں بول رہی ہوں ہاں وہ پھر کیا ہوتا ہے کی رکھی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں چلو ہم ہی کا لیں گے کیونکہ دیکھو وقت رہتے جو چیز ہمارے پاس ہم اس کی قدر
قدر کرنی چاہیے بالکل صحیح کہرو کھانا ویسے وس نہیں کرنا چاہیے
انن کی تو بے شک ہمیں ہر حال میں قدر کرنی ہے کیونکہ
بالکل ہاں کھانے کے لیے بندہ پیسے زیادہ کرتا پ
جی جی جی ہاں کیونکہ آج کے ٹائم میں ہم اچھا کریں برا کرے سب سے پہلے کس کے لیے کرتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہے نا اب ہم اسی کے قدر نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا ہی کر سکتے ہیں بتاؤ
ہاں بالکل ہم لوگ تو پا کر لیتے ہیں ہم لوگ بچے ہی کریں گے نا
بچے نہیں کرتے وہ معسوم وہ معصوم ہے ناب چھوٹے ہیں وہ جب خود کمانے لائق ہو جائیں گے نا سجھدار ہو جائیں گے پھر انہیں ہری سبزی اب ماشءلہ اچھی لگنےگی
بالکل بالکل جب ان کی وائف آ جائیں گی نا وہ بتائیں گی تب ان کو کھا دیتا
اور کمانا پڑتا ہے نا پھر دال روٹی سب کچھ گوشت کی برابر لگنے لگتی ہے ہاں اور گھر والے ہمیں کتنی بھی مطلب محنت لگا کے کتنی بھی تلفظوں کے ساتھ چیزیں بنا دے دیں اس میں ہمیں مزہ نہیں اتا کیونکہ کو پریشان کرنے میں بھی آ الگ ہی سکون ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے بچے کچھ زیادہ پریش کرتے ہیں ہمارے سے کوئی مہمان بھی آتے ہیں نا تو ہماری یہ بھی جی ہاں بالکل یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے ایک
ہاں
اب پت یہوگ اسکول جاتے ہیں نا تو آپ ان کو کھانا مکس کر کے نا گرین سبزی تو کھلا بھی دے سکتے ہو اگر کھانا ان کا سامنے بن رہا ہے نا تو ہری سبزی گھر میں آنے نہیں چاہیے
ہاں اور چلو اگر آ بھی جیسے اگر ہری سبزی آ بھی ہی رہی ہے تو پت ان کو کیا چاہیے یا تو اس کو سینڈوچ کے روپ میں بنا کے د دو یا برگر کے روپ میں بنا کے دے دو یا پھر فرینچ فرائز بنا کے دے دوں تو ماشاء اللہ اس حساب سے تو وہ کھا لیں گے اور اسی چیز کا آپ نے سبزی وغیرہ وغیرہ بنا دی تو وہ آپ کی سبزی نچ چوئیں گے
بالکل صحیح کہا آپ نے سبزی روٹی نکھائی جاتی ان سے
ہاں ہاں نہیں کھائی جاتے میں تو سوچتی تھی بتاؤ میرے ب اچ ایسے ہے لیکن اب دیکھتی ہوں میں آس پڑوس سب جگہ سب کے بچے ایسے ہی ناٹک کرتے ہیں ہری سبزیا کھانانی ہی نہیں پسند کرتا ا
بالکل بالکل ہم آے تو ہمارے شوہر بھی نہیں سبزیاں کھانا چاہتے ہیں تو بچوں سے تو کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ بچے کھائیں گے
تو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جب باپ ہی نہیں کھا سکتا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ہمارے یہاں پر سو ہماری خالہ آئی تھی تو بچوں کو پیسے دے کے چلے گ گ وہ اب ہم لگ ان کو بہ تر چھڑنے گئے تھے میرنے بچے پیچھے سے غائب ہو کے دکان پہ ملتے ہیں فاسٹ فوڈ کی
بچے آج کل کے ن اتنے تیز ہو رہے ہیں آپ انہیں کچھ نہیں بتاؤ گے نا وہ خود ہی سارا کام کر لیں گے انہیں پتا ہے کہ جیسے ہم اندر جائیں گے پیسے ہم سے لے لیے جائیں گے ہمیں کچھ کھانے بھی دیں گے
سئیات تو ہم لو لاسٹ جنریشن جن لوگوں نے پیسے
جی حقیقت میں ہاں ہمارے ٹائم پہ ہمیں کچھ مطلب مہمان آتے تھے ہمیں پیسے وغیرہ دیتے تھے تو ہم اپنے امی کو اپنے پاپا کو دے دیتے تھے اب کیا ہوتا ہے جیسی بچ کے ہاتھ میں پیسے آئے بھائی وہ تو را بن گئے اور ترنت دکانوں میں باگ جاتا کو فاسٹ پہ کوئی پانی بھی پینے کے لیے کوئی ڈرنک پینے کے لیے مطلب ہ لووں میں اتنی مو ہو چکی کہ بہت زیادہ
انہیں پت ہے نا جیسے یہ لوگ چاہیں گے پد چھین جائیں گے
یہ کی ہوتا یہ سب کے گھر میں ہوتا ہے ہم ہم ہی یہ کہس تھے مسوم سے کہ ہمارے پاس سے جیسے مہمان نکلے ہم کہتے تھے لنی تم رکھ لو تمہیں ضرورت پڑے تو تم استعمال گل ہے ورہ ہمیں دے دینا ہم یہ والی بات بولتے تھے
ہمارے پتہ کیا ہوتا تھا جیسے کوئی پیسے دے کے گیا ہے نا ہمیں اگر کسی نے سو روپیا پچس روپئے اس سے تو پچ رپ کافی ہو چچچ
جی جی جی آج کل تو کم پڑ جاتے ہیں
روپئےے لیا سو روپئے ل لیے بدلب میں ہم کو دو پ ت ادم دے دی ہے ہ
اور پتا آج کل بچے کیا کرتے ہیں انہیں پیسے ملتے ہیں وہ امی کو پکڑے سے پہے کہ دیتے ہیں امی میں دم میں پسے پکڑاتا توورن تم خرچ مت کر دینا بعد میں لے لوں گا ارے یار بتاؤ امییاں تمہارے لیے کتنا کر رہی ہیں تمہارے کو پال رہی ہیں پوس رہی ہیں اچھی تمہیں تعلیم دے رہی ہے تمہارے لیے سب کچھ فراہم کرا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ امی میں تم سوپ دےا ہوں تو مھے دینا
بالکل صحی بات ہے ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے ہم تو دیتے ہمے بھائی تھے نا وہ دیتے نہیں تھے تو ممیی مھ سے کہتےے فون کیا ان کے گھر میں چاہؤں گی نا تو پیسے دیگا پھر انن بچوں کو پسے
جی جی جی یہی ہمارے بھائی اور بھائی تو دیکھو معشروم اتنے چنچل ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اور بہنوں کو پریشان کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں
ارے بہت بہت پریشان کرتے ہیں وہ لوگ تو
ہاں میرا تو کہنا یہ یہ دیکھو یہ حقیقت ہے جب ان کی شادی ہو جاتی نا تب بہنوں کا احس ہوتا ہوتا ہے کہ ہاں ہماری بہن ہمارے م مطلب میں کتنا کچھ کرتی تھی
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
میرا تو کہنا ہی ہے یہ دیکھ کو ہری سبزیاں ہمیں کھانی چاہیے جیسے پالک میتھی سرسو یہ ہمیں خون بڑانے میں ہڈی وہ مجبوط کرنے میں ماری بچانے میں نا بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارا پیٹ کا ہاجمہ اچھا ہوتا ہے اگر ہم سبزی یعنی کھائیں گے جنک فوڈ کھا رہے نا تو پیٹ دقت کرتا ہے دوسرے تیسرے دن
بالل بالکل بالکل ہاں گرمی کرنا تو ہم لو ڈاکٹر کیا میں کچھ اپنی آئی
ہاں
کرانی گئی تھی پیشنٹ بیٹھے تھے سب سب تھے چیز کے پیٹ راب
ہاںاں وہ اس لیے نا فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں
ہاں ہاں دوسرایشنٹ بچے کو لے کے کیاتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو پیٹ خراب ہے کیا کھایا تھا مووموز
وہ آج کل نا لوگ فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ ماہل ہو رہے ہیں اپنی روزمرہ کی غذا اور اپنی زندگی کو سبزیوں سے دور کر کے وہ غلط کھانے کی اور جا رہے ہیں تو اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں
بالکل اور پت بازار والا فوڈ تو جتنا ہو سکے کم ہی کھانا چاہیے لائک پیک
جی جی جی مہینے میں دو مہینے میں کبھی کھا لو لیکن ہر روز نہیں
ہر روز نہیں لیکن ہمار بچے سوچتے پیسے ملے اور ہم لوگ بھاگے
ہاں ہاں ہاں ہاں میں تو بس یہی کہنا چاہوں گی دیکھو اچھی صحت رکھے نہیں اپنا ذہن اچھا رکھنا ہے شریر کو تندرست دکھانا ہے تو ہری سبزیاں بےحد ضروری ہے
بالکل بالکل ہری سبزیاں بہت ب
ذہن اپنا شریر تندرست رہتا ہے طاقت بھی رہتا ہے اور ہم خوشحال رہتے ہیں ہم الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں نا تو پھر طبیعتیں خراب ہوتی ہیں تو خود بخود قدرتی ہمارے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح کا آپ
ہاں بس احتیاز ہی برتنی چاہیے ہمیں ہاں دیکھو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بچوں کو سمجھایا جائے جی جی میںش
سمجھا تویا ان کو گھماتا کھماتے رہ ل رات
ہاں یہ تو ہے جی جی جی ہاں ہاں الگ الگ طریقے سے کھلا دو تو وہ کھا لیں گے جی ماشاء اللہ آپ سے اس موضوع پہ بات ہاں ماشاء اللہ سے اس موضوع پہ آپ سے بات کر بہت اچھا چلگا پھر بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے